ہلو بھائی
السلام علیکم بھائی
بھائی وعلیکم السلام بھائی السلام علیکم
آپ کے ابو ابی جان سب کہہ رہیے تھے
یہ سب خہریت آپ آپ کے گھر میں سب خہریت بھائی
سب کہہ رہی ہے تو اور بتائیے موسم کیسا ہو رہا ہے
بھائی ابھی تو بارش پڑ رہی تھی دن بھر دھوپ اٹ آ اور ربھی شک شام
بھائی ار موسم سہانا ہو رہا ہے بہت ہی بڑھیا موسم ہو رہا ہے دیکھا ہے کہ آپ نے ہاں جی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں سے کچھ دنوں پہلے کتنی گرمی تھی اور اب موسم کتنا بڑھیا ہے ب ب جی آپ اں تو آپ سے اس سے کیا ہے کہ آپ بیس کس ٹاپک میں بات کرنا چاہو گی
جی بھائی موسم کی بارے میں بات کریں گے کہ موسم کا ایسا حال کیوں ہے کہ ا
تو بھائییا نا آب بہت دن ہو گئے ملنے کی بول رہے تھے ملاقات ہو جاتی تو ٹھیک رہتے
جی جی بھائی جان ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے موسم کے بارے میں ابھی بھائی جان موسم تو ٹھیک ہو رہا ہے سہانا ابھی ہو رہا ہے لیکن ایک بات ہے مائیجان کی دن بھر کتنی بارش پڑتی ہے شام کو پھر بارش دن بھر کتنی گرمی ہوتی ہے شام کو پھر
ہاں بھیا نے اس کا کیا ہاں ہاں بالکل بالکل صحی پرم رہے ہو آپ اس کا بائیجان کیا کیائے کہ دیکو آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ دن پہلے کتنی گرمی تھی اور بارش پڑ رہی ہے اور پہلے بارش نہیں ہو رہی تو اس کےیکوںیکوں کار ہے پہلے موسم اب موسم کیا ہو گیا ہے کہ پہلے سردیوں میں کبھی بارش ہونے پڑتی لگتی ہے اور جو بارش کے ٹائم پہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور گریوں گرمیوں کے ٹم پہدے گرمی پڑ رہی ہے تو موسم کیا ہے کہ فر بدل کر رہا ہے پر بدل کر مدل کہ موسم چینجنگ ہوتی جا رہی ہے تو اس کے جس کے انیکوں کن ہے اس کا مین کن ہے ہم خود لوگ لوگ کیا آئے کہ اپنے جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے چند فائدے کے لیے بنمولن کی کٹائی کرتی ہے جیسے بنمولن آپ پیڑ کاٹتے ہو تو کچھ چ پیسوں کے لیے کچھ لالچ کے لیے اپ اتنے پیڑ پیڑ کاٹ رہے ہو پیڑ ب پیڑ کاٹ رہ ہو تو اس سے کیا ہے کہ اس سے کیا ہے کہ واتاورن میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے بھائی جان
جی جی بھائی جان کچھ کچھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پیسے آ گئے ہے کہ وہ دکھ نہیں ان کو دکھا نہیں دکھا رہ رہا ہے کہ کیا ہم ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پیڑوں کی کٹائی ایسے کر رہے ہیں کہ کہ جیسے تھے نہیں ایک پیڑ ضرورت ہے ہمیں ہم دس کاٹ رہے ہیں ان کو دیکھ نہیں رہا ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی خراب کرے یا جو یہ پیڑ جس کی ج یہ پیڑ ہم ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں یہ پیڑ یہ پیڑ ہمیں کیا دیتے ہیں آکسیجن فریش آکسیجن دیتے ہیں میڈیسنز جو دویں دوائیاں پرووائڈ کرتی ہے وہ ہم میں وہ ہمیں سوچ میں نہیں آ رہی ہے ہمارے ذہن سے اتر گیا ہے کہ یہ پیڑ ہمیں کیا دے رہے ہے
کک کیا ہے ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح اس سے کیا ہے بھائی جان کہ آپ نے دیکھا ا پیڑ کٹ رہے ہیں تو اپنے واورن میں آکسیجن کی کمی آ رہی ہے اگر واتاورن میں آکسیجن کی کمی آئے گی تو آپ نے دیکھا وہ موسم میں انیکوں انیکوں پرکار کی چینجنگ ہوتی رہتی ہے اور بھی انیک اپنے اپنے موسم کے پریاور کو پردوشن کرنے کے اور بھی انیک کارن ہیں جیسے اپنے دیکھا ہوا کہ آج کل جو بڑے بڑے شہروں میں دی دیش ودشوں میں تھ کہ آ نے دیکھا ہو کہ دلی جیسے شہروں میں ادک سے ادھ پردوشن ہوتا ہے تو اس کا کیا گان ہے پردوشن ہونے کا کیا کہ انیہ ان کو فیکٹریاں کھول رہی ہے اور ان پہ سرک ان پ روک نہیں لگاتی ہے تو اس سے کیا ہے کہ فیکٹریوں سے جو کچلا دھواں نکلتا ہے اس سے پردوشن ہوتا ہے ے دوئیں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اور وہ واورن میں سیٹ مل گ اپنے وااتورن کو پردوشت کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بالکل بڑے بڑے بڑے شہروں میں لوگ شر شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگی دللی میں کتنا پردوشن ہے لوگ شہر چھڑ کے جا رہے ہیں اور آپ آگرے کو دیکھ لیے کہ اپنے تاج محل پہلے کتنا وائٹ ب بیوٹی ہوتا تھا تو اب کیا ہے کہ اس میں کدی پر جمنے لگ گی ہے تو اس سے کیا ہے کہ یہ وااتاورن بھی پردوشن ہو رہا ہے اور اپنی جو اپنی پرانی ہمارات ان کو بھی بہت سی پرکار کی آانیاں ہو رہی ہیں اور ہم کو بھی آنیاں ہو رہی ہے
جی جی بھ جان شہر شہر تو اب شہر ہم نے تباہ کر لیے ہے اب یہ یہ جو لالچ ہے یہ بڑھتی جل جا رہی ہے اور یہ اب گاؤں کی طرف جا رہی ہے جو گاؤں پہلے ا کھیتوں کھیتوں سے اور یہ جنگل ونگل سے پیڑ اس سے بھرے ہوتے ہیں اور ب گاؤ کو مانا جاتا ہے ج انوں میں سب سے زیادہ فریش ایئر جو ہوا پائی جاتی تھی آج ان میں بھی آج ان میں بھی پولوشن دکھ رہا ہے پولوشن کا اثر دکھ رہا ہے اور جو پولوشن زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے صحت پہ بہت بڑا افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے صحت جو وہ دھیرے دھیرے خراب ہوتا جا رہا ہے اس سے کہ پولوشن سے ایسے جو جز کیمیکلز نکلتے ہیں جو ہمارے جسم کو اندر سے کھا رہے ہیں پھر ایسی ایسی بیماری سامنے آتی ہے کہ ان کا ہاں ج بجان اس کا جی بولے بولے
نے جیسا آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوا آپ بول رہے ہو کہ جو پردوشن ہے پلے تو شہروں میں اب گاؤں کی طف دھیرےھیے اپنے گاؤں کی طرف بٹا جا رہا تو اس میں ایک کارن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو فصلیں ہوتی تھی جو اپنے د کھاد مطلب کھاد کا یوز کیا تھا جب نی مٹی کا یوز کیا جاتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو اپنے فلے ہو رہی ہے اورربر کہ اس میں یوریا جیسے ان کڈ کارون پدھ ملاائے ج رہے ہیں کارون پدات کیا ہے کہ جو اپنا بوجن ہے وہ دوشت ہوتا ج رہا ہے ان سے اور کارون پدارتوں سے ملاوٹ سے آپ آپ کا ناج ہے جو کھانے کا وہ کھانے یگ نہیں رہتا ہے ان سے کیا ہوتا ہے کہ انیک پرکار کی بیماریاں پھیلتی ہے آپ ان کو یوز کرتے ہو کھانے میں تو اس سےیک پرکاراری بیماری پھیلتی ہے اور واورن بھی دشت ہوتا ہے پر اس سے ایک اور ایک بڑی آنی جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ آپ اپنی م مٹی میں اپنے کھیت کی مٹی میں اگر کسی کھاد پدارھ کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو مٹی کی کھمتا بہت کم ہوتی ہے اگر مٹی کی اپجا چمتا کم ہوگی تو آپ کی جو آنے والی نسل ہوگی ان کی کے لیے بھی انیک پرک گنی ہوگی کیونک اچھی فسل نہیں ہوگی
جی جی بھائی جان
تو آپ نے بالکل بھائی جان صحیح فرمایا کہ جو پہلے کیا ہے پردوشن شہروں میں تھا دھیرے دھیرے اپنے گاؤں کی طرف بڑھتا رہا ہے پہلے گاؤں ہرے بھرے ہوتے تھے تو ج آپ نے دیکا ہوگا اب تو کہئی ہیں پیڑ کٹتے ج رہے ہیں اور گاؤں میں بھی پردوشن اتنا ادھک پھیل گیا ہے کہ گاؤں میں یعنی کو پرکار کی بیماریاں پردوشن رہے تھے بہت ساری بیمارییاں اتپن ہو گئی ہے تو بھائی جان آپ صحیح بھرما رہے ہو بالکل اور بھائی جان آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ جو پہلے اور ایک پرکار ہے اپنے وااتاورن کو پردوشن کرنے کے لیے اپنے پریاور کو پردوشن کرنے کے لیے پریاور ایک انیکوں پرکار سے پردوشن ہوگا ہے اس سے کیا ہے آپ نے جو پہلے اپنی شھ ندیاں بہنتی تھی آپ اس میں لوگ
ہ ہاں جی جی بھ جان ایک اس میں سب سے بڑا جو پولوشن جو جو ندیاں ہمارے پاس تیں ان میں سب سے زیادہ پولوشن ہم نے کیا جو استعمال ہم سب سے زیادہ ا ہے وہ ہے پلاسٹک پالیتھیین ایسی ایک بیماری ہمارے جو سوسائٹی ہمارے سماج میں ایسی ایک بیماری ہے جو ختم ہونے کی کا نام نہیں لے رہی ہے اور ہماری اتنی لالچ ہے کہ ہم دن پر دن ان کا م زیادہ زیادہ کر رہے یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم یہ ندی کا پانی ہم ہی پی رہے ہیں ہم اپنے جسم کو خود دفنا رہے یا ہمارے ہم اپنی جسم کو خود ختم کر رہے خود بیمار کی طرف لے لے لے جا رہے ہاں جی جی جی بھائی جان اور جب یہ پیڑوں اور پیڑوں کو کاٹنے کی بھاری آتی ہے تو سب سے آگے ہوتے ہیں ہم اور جب لگانے کی باری ہوتی ہے تو ہم سب سے پیچھے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت معلومات بہت کم ہے کیونکہ کہ ہم جب جب لگانے کی باری آتی ہے تو ہمیں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ پیڑ ہمیں کیا دیتا ہے اس کی وجہ سے جب ہمیں ہم ہمیں جو معلومات ہوگی اگر ہمیں پورا معلومات ہوگی تو جب لگانے کی باری آ گئی آئے گی اگر دس لگانے ہوں گے تو
ہاں بھائی جان صحیح فرما رہے ہو آپ اور ایک اور بات بھائی جان آپ نے فرمایا کہ جیسے پلاسٹک سے پلاسٹک بھی ایک پرکار سے پردوشن کر رہی تو بھائی جان آپ نے بالکل صحی فرمایا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹک اب وہ اپنے واورن کو بہت ادک پردوشن کرتی ہے کیوں اس سے کہ آپ نے دیکھا ہوگی پلاسٹک نہ تو نشٹ ہوتی ہے پلاسٹک کو جلایا جاتا تھا اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ اپنے واورن میں پھیلتا ہے اور پلاسٹک جلانے سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے انیکوں پرکار کی بیمارییا اپلبد ہوتی بھائی جان تو آپ صحی فرما رہے ہو بھائی جان کے جو
جی
اپنے واتورن کو ایک دوشت کرنے میں پلاسٹک کی بہت بن بہت بھومکا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں جاگروک ہونا چاہیے ہماری آنے والی نسل کو اور ہم جیسے لگوں کو جاگروک ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پریاور کو پردوشن ہونے سے کیسے روکے ایکوں پرار کے قدم اٹھائے تو اس سے کیا ہے کہ بھائی جان ہمیں پولیتھیین کا کم سے کم یوز کرنا چاہیے جیسے آپ کہئی مارکیٹ جا رہے ہو تو اپنا سو سوم کا تھیلا لے کے جائے اور جو آپ سے جو آپ ہاں تو آنے کم سے کم پولیتین کا یوز کرے اور اپنے آس پاس صفائی لاگے اور اپنے لوگ کو اپنے گھر وار کو پہلے پرسھ ان کو جاگروک کرے گا اپنے پریاور اگر صحی رہے گا تو آپ خود صح رہو گے خ اگر آپ کا سوستھ ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا مانسک وکاس کیسے ہوئے گا سب سے پہلے بھائی صاحب ضروری ہے سواستھ ٹھیک ہے اگر آپ کا سواستھ ٹھیک نہیں ہے تو مانسی وکاس نہیں ہو سکتا تو میں تو آپ سے یہی فرماؤں گا بھائی جان کہ آپ خود جاگروک ہو اور اپنے سماج کو جاگرک کریں اور اپنے پریاورن کو پردوشن ہونے سے روکنے کے لیے کڑی سے کڑے قدم اٹھائے پریاور پردوشن کو روکے اور جو یہ ندیوں کو یہ ان میں کچرے کچرا نہ پھیلائے اور اپنے آس پاس کی صفائی لاگے اور پلاسٹک ٹکا کم سے کم اپیوگ کرے بائی جان
جی جی بھائی جان آپ کی بات بہت سچی سچی ہے اور آپ کی سوچ بہت ہی اچھی ہے کہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں بھی ج بائی جان جو بھی ہمارے پاس اب معلومات ہوگی وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے پہلے ہمیں خود کے خود پر کا خود خود پر کام کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ کیسے کہ اس ماحول کو اس ماحول کو کیسے صاف رکھیں گے اس ماحول کو کیسے بچائیں گے تاکہ جو آنے آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی ہم کچھ چھوڑ کے جائیں گے اور ایک تو اس سے ایک فائدہ ہوگا ہماری زندگی بھی ٹھیک اور سکون سے اور محبت سے گزر جائے گی جی جی اور
ہمیں خود کو نہیں دوسروں کو بھی پرییرت کرنا چاہیے اس کے لیے اور اگر آپ آپ کا پریاورن پردوشن صحیح رہے گا آپ پریاورن اور پردوشن نہیں ہوگا تو آپ کی آنے والی نسل سوچھ سوچھ اور شارییرک وکاس سے صحیح رہے گی اگر آپ کی آنے والی پیڑھی کا شارییرک وکاس ہی نہیں ہوئے گا تو وہ اس کا مانسک وکا کیسے ہوئے گا تو میرا تو آپ سے یہی ہے کہ آپ خود جاگروک ہو اور اپنے سماج کو جاگروک کرو اور میں تو بھائی جان آپ یہی سلاح دوں گا یہی کہ آپ پریاور کو پردوشن سے روکے اور اچھا واتاورن رہے تو کیوں اس سے آنے والی نسل بھی ٹھیک رہے گی یار مجھے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
بہت بہت ہی اچھا لگا بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
خدا حافظ سلام علیکم بھائی جان
سلام علیکم بائی جان
اوکے بھائی جان خدا آپ صلام علیکم کاٹ دو بھائی جان نا ٹھیک ہے اوکے اوکے